والے ٹھیک ہو
الحمد للہ آپ ٹھیک ہو اچھے سے
ہاں ٹھیک گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر شکر آپ کے گھر پہ سب کیسے ہیں
ہاں ٹھیک ہے اور سناؤ نہیں ابھی نہیں پی
اچھا ٹھیک
ہاں دیکھو میں کیا بول رہی تھی کہ اچھا میں نے پانچ کیے ابھی مہندی کے ساتھ آپ کے ساتھ پانچ کروں گی میں نے آج کیے دس
ہوں ایک ہی ساتھ او مائی گاڈ ٹھیک ہے اچھی اچھی بات ہے
اں وہ
ایک سال میں آپ کے ساتھ پانچ میں آپ کے ساتھ پانچ کروں گی نا پھر میں کال کروں گی میں کام ہاں میں نے وہ کھولا تھا کو پتہ ہے اس کو سینٹینس آتے ہیں وہی ریڈ کرنا پڑ
ہاں ارے ا اس میں نے کل کی ہے دیکھو میں نے کیا کیا میں نے کل کیے ٹھیک ہے پھر میں نے آج کھولا وہی مرج وائس ٹھیک اس کو زیرو دکھا رہا تھا تھم پھر آیمن دیدی نے بولا شاید آپ نے آج کچھ نہیں کیا تو اس لیے دکھا رہا ہے پھر میں نے کیا تو اس نے دکھایا
کرنا ہوتا ہے دیکھو اگر تم کل کرتی نا اس کو پھر کل کو الگ ٹاسک نیو ٹسک آتے ہیں وہ والے سبمٹ ہو جاتے ہیں تم ڈے ڈیٹا پینل جو ہے نا وہاں پہ ہے نا چار وہ ڈاٹس اوپر اس پہ کلک کرو وہاں پہ نیچے ڈاٹا پینل آتا ہے اس پہ کلک کرو اس پہ تمہیں دکھائیں گے تم نے کتنے ٹاسک کیے ہیں
ہاں پھر پے میں اس اس کوبھی آئے گی پیمنٹ ایسی جیسے اس کو آئے ہیں
مجھے نہیں پتا مجھے ائمن دی بول رہی تھی وہ مجھے آئے گی پیمنٹ تو پھر میں
اچھا ڈیش کیا کرنا ہوتا ہے اوپر اچھا یہ ختم کرنا ہے دن میں میں نے کیا آدھے ا چا
دیکھوں تم دن میں بارہ بار ٹاسک کمپلیٹ کر ہاں ٹین سیٹس
ٹین سیٹس تھے ایک کو میں نے وہ کیے اردو میں آئے وہ میں نے نیچے اردو لکھا پھر دوسرے میں انگلش آیا تو میں نے کیا چار تھے سیٹ وہ میں نے کمپلیٹ کیا اب مجھے تین کہ چار کو کرنا ہے
وہ کرو نا کمپلیٹ شام تک پھر کل نہیںئے آئیں گے تمہیں
میں نے کل کل کیا آدھا ہی کل اس کو اب دیکھے گی اب ہاں اب کروں گی روز ہاں اب کچھ کیا صبح سے
نہیں میں نے نہیں کیا
میں نے میں بھی میں نے کیا صبح سے دو کو تو اب کروں گی ایک چار سیٹ دو ٹین اور میں کروں گی اب
ٹھیک ہے میں کروں گی بعد میں لیکن ابھی میں ابھی اس کے ساتھ ہوں نا اصل میں ایک پرجیکٹ ختم ہونا چاہیے پھر دوسرا پرجیکٹ آنا چاہیے دوسرا پرجیکٹ ختم ہو چیے تیسرا
ارے اب نہیں آئے گا اب نہیں آئے گا اس کے بھی مجھے نہیں لگتا اب آئے آ گا پتا نہیں تو مجھے لگتا ہے ٹرانسکرپشن آیا کیا پت آئیں گی بھی یا نہ نہیں کیا پتا
مطلب یہ کچھ منٹھس تک کام ہوتا ہے پھر نہیں ہوتا ہے
مجھے یہی لگتا ہے احمد دیدی نے بولا پرسوں کی یہ سال میں ایک بار ہوتا ہے آیا سمجھ پھر تین منتھس کے لیے رہتا ہے چار منتھس کے لیے رہے گا تو وہی مجھے پتا نہیں ہے کیا پتہ آئیں گے بھی
مطلب اچھا ہمیں یہ ہمیں یہ ٹائم ہے کچھ مطلب کچھ ٹائم ہے کمانے کا پھر نہیں کما سکتے
سے دیکھوں اگر آئے گا بھی تو فائدہ ہی ہے ہم کیا ہمیں کرنا ہے
کے لیے مت ہے
ہاں تین تین کچھ دو نمبر پر کریں گے تو سکس سکس تھاؤزینڈ آئے گے ہے نا
ہمم
پھر کٹ جاتے ہیں تو پانچ ہی فائیو تھاؤزینٹ ہی رکھیں گے ہم یا چار تھاؤزینٹ ہی رکھیں گے
ہاں
اچھا دکان ٹھیک ہوا دکان کو کی سیٹنگ وغیرہ
ٹھیک ابھی نہیں چالو کیا لیکن ان کو ابھی وہ سیف لانا ہے نا جس میں پھر وہ لاک رکھ شام کو سونا وہ تو مہنگا آتا ہے
اور کیا د اس نے سونا لایا ابھی نہیں
اس کو لا کے تھا نا تھوڑا تھوڑا وہ
آ آ آ ہاں اس کو لوک کے ہی تھا تھوڑا تھوڑا یہاں مہنگا ہوا نا سونا بھی
ہاں ہاں ورنا شادی سیزنس مطلب آ اب جو مجبور ہوگا وہی لائے گا اب اور کوئی نہیں لا
ہاں ارے دیکھو ام ام دیکھنا سب بولتے ہیں کہ کوئی نہیں لائے گا اب سونا کیا یہ مہنگا ہوا کوئی نہیں لائے گا دے دیکھو جو مجبور ہوگا نا کسی کو کسی کو رکو
شادی ہوتی ہیں وہ تو لائیں گے انہیں
دیکھو کسی کو شادی ہے میری کزن نے بولا وہ گئی تھی ترال اسی سونر کے پاس اس نے بولا اسکول کہ مجھے رکھنا یہ وہ ائیر رنگ بڑا والا ساس کے لیے وہ مجبور ہے اس کو لانا ہے
ہمم ہمم
چاہے پھر کتنے میں آئے گا تو مہنگا آئے گا تو لانا ہے
ہمم
اس کو شادی ہے اوک کو آسما کو شادی اس نے لایا لایا تھا عمیر کے ٹائم نومبر میں
اچھا اس کو ونٹرس میں شادی ہے
ہاں اکتوبر نومبر یہی دیکھو اس کوش آسما کو شادی ہے اس نے لایا تھا ہمیں جو عمیر کی تھی نا وہ ربی جو تھی
ہوں ہوں
اس نے لایا ان کے لیے سونا ٹھیک ہے ایئر رنگ کچھ چھوٹا والا سو ایئرنگ بالی ٹائپ جیسا ہمیں لانا ہے نا اب مہنگا ہے کیا ہے ہمیں لانا ہے نا اس کو وہی میں بول رہی ہوں انسان مجبور ہوتا ہے لانا پڑتا ہے
تو مجبور ہیں ہاں
اگر انسان بولے گا نا میں نہیں لاؤں گی لیکن مجبور ہے انسان چاہے ون ون لکھ بھی ہے نا اتنا مہنگا ہوا پھر بھی لوگوں کو لانا پڑتا ہے سونا
ہوں ہوں ہوں اب کیا کر سکتے ہیں یہ ہی یہ پرابلم ہے لیکن اصل میں یہ ہو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے یہ سسٹم لینے دینے
ہاں
اسی سے پرابلم ہوتی ہے اگر وہاں سے کم میں ہی اس نے لایا ہوگا نا آں
ہاں
اگر اس نے وہاں سے کم ہی لا کم میں ہی لایا ہوگا نا آپ کو یہاں سے ڈبل میں دینا ہے دینا ہے نا دینا ہے وہی پرابلم ہے اگر اس وقت اس نے نہیں لایا ہوتا آپ لوگوں کو بھی نہیں لانا تھا
ہم کو ایک گھنٹہ لگے گا آپ ہم کو ایک گھنٹہ لگے گا باتیں کرنے میں بولو کیوں آپ کو بھی پانچ
کیونکہ ہم ہے نا پانچ ہے مجھے بھی پانچ اسی لیے
تو میں بول رہی تھی یہ کہ دکاندار بھی تنگ مطلب دکاندار بھی دکان یہ ہے نا دکاندار ان کو بھی پرابلم ہوئی انہوں نے لایا تھا مہنگا اب کبھی اترتا ہے کبھی لیکن سونا آسمان چھوتا ہے اب
ہاں ورنہ کیا یہی پرابلم ہے پرابلم تو ہوئی سب کو پرابلم ہے
آپ نے کچھ لایا ہے شادی کی بات رکھو سائڈ میں
جو لایا تھا نا وہ ہم نے بھیجا دانش کی شادی پہ
سچ میں ہاں جو آپ کو تھا وہ بالی وہ آپ کو تھا نا سونا پھر بھی
وہ بیچا نا دانش
آپ نے کیوں بیچا یہی ہوتا ہے ہم نے بھی بیچا
دیکھو دانش نے اس میں سلور لایا اس وہ کس میں کام کرتا مما نے اس کو سب کچھ دیا بولو یہ لو کروکام ہم ہم کیسے لاتے ہیں ہمارے پاس تو پیسے نہیں
یہ بزنس ہوتا ہے اور کیا ہم نے بھی بہت مطلب بیچا سونا ممی تھا بالی بروج
میرے پاس میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اب کچھ بھی نہیں ایک بھی نہیں ایک چیز بھی نہیں ہے میرے پاس اللہ کے
ہمیں بھی ہم نے بھی بہت کچھ ہم نے سب کچھ بیچا ہم نے بھی کہاں ہے جو عمیر کو اس نے مطلب ان لوگوں نے لایا تھا وہ بھی دینا پڑا جو اس نے مطلب ہمیں سب دینا
سارا لوس ہو گیا
ہمیں بھی سارا لوس سب کیا کر سکتے
چلو کوئی بات نہیں اللہ تعالی
ہاں ہاں اللہ ہی کچھ کرے گا باقی تو
ہ
اب کیا مہنگائی ہے نا دیکھو اب سونا ہی مہنگا نہیں ہے کا پر بھی ہے جو ہے نا وہ سب
سب کو چڑھا سب کو چڑھا ہاں جو ہم ایل پی گاڑی میں چڑھتے تھے نا وہ بھی ہمیں لیتے تھے ڈل گیٹ تک دس روپئے ہے نا اب وہ بھی بیس روپئے لیتے ہیں ان کو بھی چڑھایا
ت وہی میں بول رہی ہوں
ان کو بھی چڑھایا لوکل بسس کو بھی باقی کی تو بات ہی نہیں ہے تویرا والوں کو ان کو بھی چڑھا کیونکہ پیٹرول ہے نا مہنگا پیٹرول ہی جب مہنگا ہوگا
ارے سب کچھ ارے سب کچھ مہنگا ہوا سب کچھ سوٹ وہ بھی شال سوغیرہ وہ بھی سب سویٹر مطلب کہ سب کو چڑھا یہ
ہم نے لائے ہوتے نا تھوڑے تھوڑی چیز پہلے ہی تو اب اب بہت مہنگا ہے اب بہت زیادہ مہنگا ہے مجھے نہیں لگتا ہے اب ہم
ہم تو سچ میں
دو
دیکھو آج بیسک نیڈس ہی اتنی ہیں تو انسان کیا کرے کیا کر سکتا ہے بیسک نیڈس ہی اتنی ہے ہے نا بیسک دیکھو ریچارج تھم فون کو تو وں پہلے تھا ہینڈرڈ بعد
ون ففٹی ون ففٹی ون فورٹی نائن ہاں آپ تھری تھری ہنڈریڈ بننے پڑتے ہیں فور ہنڈریڈ
پھر ٹو ہنڈریڈ پھر ٹو ہنڈریڈ سے ہوا ٹو ففٹی پھر ہوا تھری ہنڈریڈ پھر ہوا تھری ففٹی یہی یہی تو دیکھو ریچارج بھی کہاں پہنچا میں کاٹوں میں نے ہی کیا تھا
نہ نہ میں کاٹوں گی
اچا ٹھیک کاٹو پھر